ہیلو
ہیلو
اری کیا آواز ہیلو ہاں اری اری آپ کو چائے پینے کی طلب ہو رہی ہے کیا
ہاں آج تھڑا بھی وہ آتی ہے نہیں ہاں میرا آج کل ٹمنگ یہ ہے آٹھ بجے کے
پانچ کا ٹائم نہیں ہے کیا میرے ساس کے میرے ساس کی جیسے ہے کیا آپ چار بجے کے وہ پانچ بجے چائے چلتی چلتی ہے اس کو طلب ہوتی ہے چائے کی
نہیں ہم لوگ کا عادت ہے نا پانچ بجے کا سب کو گھر میں
میری ساس کو بھی پانچ بجے چائے چاہیے میری ساس کو پانچ بجے چائ چاہیے چاہیے چاہیے کر کے
اچا
وہی نہ میرا ستائیس واں چل رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا کرو چائے آپ بنانے کو جاؤ اور کال چارو ہی رکھو دس منٹ کا
ہاں میں ویسے ہی کروں آپ کو آپ کو تو بولے میں ویسے ہی کروں کر کے
نہیں نہیں کام چالو رکھ رہ ہے میں ابھی
ہاں ویسے ہی کرکو کے بولیے آپ کو کہ چالو ہی رکھو اور
ہاں یہ لکشمی پیتی نہ چائے تو نکو نا
وہی نا میرا ستوائیس واں چل رہا ہے پھر آپ کا آپ کا بھی ہو جائے گا نا پھر
ھمم
ہاں
دوکپ پینا ہے ایک کپ پینا ہے ہمم ہاں م چائے نا وہ پورا دودھ کاچائ تھوڑا گاڑا گاڑا دودھ کا چاے میرے کو نہیں جمتا ہے وہ
اس کو بھات کھلا رہی چاول اور روٹی ڈالی ابھی چاول کھلا رہی اس کو کھاتی تھوڑا تھوڑا دو تین دو تین دن نیوالے ہی کھاتی ہے
ھمم ابھی نہیں پڑھتے نا بچے لوگ
نکو نہیں کھائی دیکھو دو ہی نیوالے کھائی زیادہ نیوالے بھی نہیں کھائی دیکھو
ہا ہاں بچچو پیسے رہتا
ہمم وہی نا کون سا چائے پیتے آپ لوگ دودھ کا کہ بگر دودھ کا
نہیں دودھ کا ہی رہتے ہیں
ہاں ہمار آنے کیا میری ساس میرا پتی بنا دودھ کا پیتے اور میں دودھ کا پیتی صرف پھر میرے بچی کو دودھ لگایا نا آدھا لیٹر کا ہاں پھر اس سے میں چائے پی لیتی ہ پھر
نہیں میرا دودھ کالا ہے وہ کالے ہی چائے نا اس کو زیادہ پینے کو دیکھتے ہی نہیں ہے
نہیں میرے کو بھی نہیں اچھی لگتی پھر ابھی کبھی کبھی نہیں رہتا دودھ تو دودھ تو پی لیتی پھر کیا کرنے کا
ہاں ن ہاں کبھی کبھی تو ایڈجسٹ ہوتا ہے
کبھی کبھی تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے نا
نہیں نہیں رہے پھر میرے کو بھی کبھی کبھی زیادہ کھاسی بیسی رہے گی نا
ہ ہمم
کھانسی سردی رہ گی تو میرا کالی چائ ہی زیادہ رہتے ہے
ہاں اور کیا
ہاں خالی ایک ہی ٹائم پیتی ہے میں دو ٹائم نہیں بابا
نہیں میں دو ٹائم پیتے صبح بھی پیتے اور شام کو بھی پیتے
نہیں نہیں میرا صبح کاج ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی شام کو بھی جرا من کرتے
ہوں وہی نا
صبح کا میرا وہ گرم پانی پینے کا لیمبو پانی پینے کا لیمن بھی وہ پیتی ہو میں صبح کا
کچھ بھی تھ ہم
ہاں یہ میرا تھوڑا یہ وزن زیادہ ہے نا
نہیں ہمارے یہاں نہیں پیتے کچھ ایساکہ ہم پانی ایسا کاڑھا ایسا کچھ ہلدی کو دودھ پیتے صرف
ہوں صبح تھوڑا لیمن ٹی پیگی چلو کی برش کرے گی پہلے گرم پانی پھر وہ لیمن ٹی وہی آجاتے پہلے سے شام کو کبھی چائے کا طلب ہوتا ہے
ہاں اچھا ا سامنے
زیادہ گرمی پڑے گی تو نہیں تھی
سامنے گھر بنانے کا کام چالو ہے
اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں
تو سب آدمی لوگ ہیں نا تو اس لیے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں اندر
ہ کام چالو ہے نا اندر ہاں
ہوں ابا بابا
وہ اس کو فرائیڈے نا اس کو پاس ہے نا آج لڑکی کا تو پس کے ہم تھوڑا چائے پینے کو دیکھتے ہے
آواز سے ڈر رہی ہے میری بچی
ہوں
براوج ہو رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا گھر بنا دے نا باہر ہا آواز سیدھی اندر جاتی
ہوں ہوں
چھوٹے بچے ہوں
نہیں تھوڑا برتن تھوڑا سا پڑا تھا ابھی کھانا کھا کے پیٹ سفیسے ہی رکھی تھی وہ بھی دھوکے نکالتی
اب میرے ماں گی نا برڈے کو اس کے اس کے لیے کپڑے لائی دو ڈریس اور پائل کا بنا رہی ہوں
اچھا
ہوں پیر کو پیر پائل نہیں کیا وہ گول گول والے نہیں دیتے کیا چھن چھن
ہاں ہاں ا گھگرو کے
ہاں دیکھو نا کتنے مہنگے ہو پندرہ ہزار کا بنا رہی ہو میں بولیے کیوں بنا رہی ہے مت بنا کر کے
ہاں
اتنا مہنگا کیوں بنا رہی ہے
دادی نانی کو دینے کا ہے
ہم وہی اس کے داد اور نانی نہیں نہیں بنانے کا میرے کو بنانے کا
ہاں میرے خوشی رہتے ہے نا ان کو
ہ ان کو بہت خوشی رہتی ہے وہ بہت پانچ سال کے بعد یہ بچی ہوئی ہے نا میرے ایک بڑا بھائی ہے اور اس کو بارہ تیرہ سال ہو گئی شادی کو اس کو بچہ ہی نہیں ہے
ارے ہاں
بی ایم سی میں کام کرتے ہو دادی کے نانی کے جگہ لگئے ہو
اچھا
ہوں اور چھوٹا بھائی ہے اس کو ایک ہی لڑکی ہے
ہوں
پانچ سال کی اور پانچ سال کے بعد اس کے بعد یہ ہوئی ہے
اچھا
اور بہن کے دو لڑکے بڑی بہن ہیں اس کے دو لڑکی کہم
دو لڑکے ہی لڑکے نہیں ہیں
لڑکے نہیں اس کو وہ آرمی میں ہے نا اس میرے جی جا جی
ہاں ہاں ہاں
تو دو لڑکے اس کو پھر دو دو کے بعد نہیں ہونے دیتے نا آرمی والے
ہاں سب دن آج کل ابھی دو ہی بچے رکھ رہے ہیں دو سے کدھر بڑھا رہے ہیں
ہاں ہو تو ہے دو ہی لکھ رکھوے
ہوں چاہے لڑکی رہنے دو یا لڑکا رہنے دو
ہاں وہ تو ہے پرانا زمانہ ختم ہو گیا ابھی
نہیں با ابھی میرے بھائی کو دو لڑکی ہے بس اسٹاپ کر د یا ہیں وہ لوگوں نے
اسٹاپ کر دیں لڑکی پہ بھی
ہاں دو لڑکی ہے
لڑکی ہے تو بھی
ہاں سب
ہاں کیا کیوں ان کو لڑکا نہیں چاہیے تھا
لڑکا چھاہیے لیکن آج کے ڈیٹ میں وہی لڑکی لوگ کو اچھے سے پڑھا ہوناا جسے اسکول میں ڈالو وہ تو وہ بھی آگے اچھا بڑھ سکتی ہے نا
اور میرے چوٹے بھائی کو دو لڑک ہی لڑکی نہیں ہے
ہاں کیا
ہاں تو وہ لوگ کیسے آپس میں یہ کرتے ہیں نا
ہاں وہ تو ہے
ہاں چھوٹے والے کو دو لڑکا ہے وہ ادھر آتے ہیں
پھر یہی سوچ کے تھا وہ چھوٹی والی کی تھی میرے بھائی کے لیے میں اس کیوں سگی بہن کی تھی تھی میری بھابھی کی سگی بہن کی تھی کہ اس کو آئے گا نا تو یہ لے لیں گے پر اس کو بھی نہیں ہوا پاس سال ہو گئے ایک ہی لڑکی ہے
اچھا
پانچنے ابھی کی طرح چھٹی ہو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں گئی نا چھ سال کی ہو گئی دیکھو تبھی بیبھی ایک ہی لڑکی ہے
میرے بھائی کو تو شادی ہو کے بارہ سال کے بعد بچے ہوئے
پھر اس کو بھی ابھی تیرہ سال چل رہا ہے اس کو بھی
ابھی اس کی بچی میری بچی ابھی بیس چلتی ہے تو میرا بھائی کی لڑکی
ہوں ہاں کیا
ہاں اتنا کیاپ ہو گئے میرے سے میرے میرا شادی ہونے کے بعد ایک سال میں اس کا شادی ہوگیا بس ایک سال ت فرق ہے لگ
اور کیا
پھر بھی میرے بچے بھی اتنے بڑے اور اس کے ابھی گیارہ سال کی ہے اور ایک آٹھ سال کی ہے
میرے بھائی تو بہت پھر سے کال کروں میں میں کال کروں
ابھی میرا چر میں نے کیا تھا
ہاں
نہیں آپ کا ہی آیا تھا نا
آپ کا ہاں میرا آیا تھا آپ کا آپ کروں میرے کو
ہاں تو میں کرتی ہوں نا
ہاں کرو کرو
ہاں ٹھیک ہے
ہاں ایک ایک دس سیکنڈ ہا دس سیکنڈ ہے رکو میں کرتی برابر کٹ
ہاں ہاں دس سیکنڈ سے کرو
ہاں میں کرتی نا آپ کرو میرےکو ترنت ابھی کام چالو راکھو ایسے کوئی پرابلم نہیں کام چالو راکھو
نہیں بهائی کام چالو ہی رکھیے ہے تھوڑا برتن ہے سب پوچھتے پوچھتے سب صاف کررہی ہو